ا ان شاء اللہ
جی جی وعلیکم السلام بھائی جان اور سب خیریت
ب توب آئی جانا آپ فرمائیے
جی جی تو بھائی جان آج ہم بات کریں گے چائے شاعری زندگی کے فلسفے اور بدلتے زمانے کا عکس کے بارے میں تو بھائی جان دفتر کے کاموں میں ایسا الجا تھا میں کہ خود کے لیے فرصتی نہیں مل رہی تھی ا ذرا سا سبد ا صبح کو صب کو دوش محسوس ہوا تو سوچا تمہاری طرف نکلوں آئی جان
ہ بہت اچھا بھائی ان آپ نے خوود بچھا سوچا ویسے ہی تمہارے بنا ہماری یہ چائے کی محفل سنی سنی لگ رہی تھی بیٹھوں میں کڑک چائے کا حکم دیتا ہوں اور بتاؤ مجائے اے علی کیسے ہیں بتائیے ان کے بارے میں کیسے ہیں جی
جی بھائی جان اللہ اللہ کا کرم ہے سب کہہرییے تھے تم سناؤ تمہاری شاعری کا شوق کیسا چل رہا ہے کچھ نیا لکھا ہو تو ا بر آاہ کررم ارساد کرو
جی بھائیا بالکل شاعری تو دل کے حالات بیاں کر کے کرنے کا ذریعہ ہے بس کچھ لائن یوں ہی کاغذ پر اتری تھی سنیے جذرا وہ جو اتعلق نہ رہا تو گلا کیسا وہ جو اتلق نہ رہا تو گلا کیسا مگر ایک وہ ہم سا ہے کہ تم یاد کرتے ہو
جی جی واہ و و کیا عمدہ خیال ہے بھائی جان آپ کا جی بہت سبحان اللہ بہت اچھا خیال ہے آپ کا ایک بم سا ہے بھائی کی تم نے تو پوری داستان دو لائنوں میں ہی سمیٹ دی دل باغ باغ کر دیا بھائی جان آپ
جی بھائی جان شکریہ شکریہ بھائی جان انشاء اللہ یہ تو ہماری ذرا نوازی ہے جو تمہیں یہ ناچی کو کوشش پسند آئی لو چائے بھی آ گئی اب ذرا تسلی سے بیٹھو اور اپنی داستان یہ زندگ سنائی سناؤ
جی جی جی بھائی جان ا بھائی جان بالکل بالکل جناب اب جب آئے ہیں تو ا بلا جھجک دل کی ہر بات ہوئی اور آگے پھر دوستوں سے بڑھ کر سکون اور کہاں ہی ملتا ہے آپ کو پتا ہی ہے اور ویسے بھائی کی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ زندگی کس تیزی سے گزر رہی ہے رفتار اتنی ہے کہ اب اپنوں سے رابطہ ہی ٹوٹ جاتا ہے
یہ رھی گڑیا فرمایا آپ نے نے بالکل بجہ ہی فرمایا آج کا انسان صرف دوڑ رہا ہے مگر منزل کا کسی کو گان نہیں ہم سج اور سامان تو اکٹھا کر رہے ہیں لیکن جو روح کا سکر ہے وہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے بھائی یہاں اسے ڈھونڈنے کا کسی کو ٹائم نہیں
جی جی
ہمئی یہ جناور کای
جی بھائی جان کیا بات کہہ دی آپ نے بھائی جان میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے روم روم میرا ا کھلوٹا اس بات پر ایک شیر یاد آ رہا ہے مجھے ادد یہ عشق ہے روتا ہے کیا ابددا ا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا
واہ واہ بھائی نی ان شاء اللہ مزہ آ گیا آپ نے خوب کہا
جی جی یہ تو میر صاحب کا ہے پر میرا ماننا ہے کہ زندگی میں درگزر کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم دوسروں کی ختاؤوں کو دل سے نہیں لگائیں گے تو خود کی پرسکون کیسے رہیں گے
بھائی جان بالکل بالکل بڑھیا فرمایا آپ کو
جی
ا بات ہ درگزر کرنی کرنا علی رفی کی نشانی ہے آصف مگر آج کے دور میں لوگ معافی کو کمزوری سمجھ بیٹھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب مح فلوں میں وہ خلوص نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا ہر شخص کے چہرے پر ایک نقاب ہے
جی جی بھائی جان بالکل زمانے کا ا مزاج ہی بدل گیا ہے مگر شکر ہے کہ ہمارے بیچ آج بھی وہی پرانی سادگی اور تکلف معطل اور دوستی قائم ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا ا جرا دیکھو ا کہ ہماری باتیں ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے
ارے بھائی جان بات کی نصیب تو چائے کا ہوس ہی نہیں رہا ویسے تمہاری اس لاجواب جائےق جذائقہ بھی بالکل تمہاری گفتگو کی طرح میٹھا ہے اگلی محفل میں غریب خھانے پر جمے گی یہ وعدہ رہا جناب آپ سے
جی جی بھائیان بالکل انشاء اللہ اگر ا تم نے تمہارے گھر کی بریانی اور تمہارے تو بت سوت دونوں کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں بسے رہے کبھی تم نے غور کیا ہے کہ ا آج کل کی یہ نئی نسل کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے دور میں تو لائبریری جانا نئی کتابیں ٹٹولنا ایک شروفیت ہوا کرتی تھی ا لوگ ڈھونڈتے تھے نئی نئی کتابیں لیکن آج کے بچے جو ہیں موبائل میں گھسے پڑے ہیں
بوس بھائی جان اب توو کیا کر سکتے ہیں آج کی یہ جنریشن کڑوی حقیقت ہے بھائی ار اب کتابوں کی جگہ ان موبائلوں فون کی اسکن نے لے لی ہے بس سکو پنوں کو پلٹنے میں اور اس سے بیی بینی بنیی کو سو میں تھا وہ اس ٹیچل دنیا میں کہا لوگ لوگ سوچنا تو سمیٹ رہے ہیں مگر گیان اور بددیمتا سے ونچت ہوا ہوتے جا رہے ہیں
جی جی آپ نے بالکل بض فرمایا ہے سچ کہا آپ نے کی حکمت تو تجربے اور صبر سے آتی ہے اور آج کی دنیا میں سبر نام کی ا چیز نایاب ہو گئی ہے اور ہر کام میں جلد بازی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسافر اپنی ہی ٹرین چھٹنے کے چھوٹنی ا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مسافر اپنی ٹرین چوٹنے کی خوف میں جی رہا ہے
جی اس بات پر ایک بائیکہ یاد آیا پچھلے ہفتے میں اپنے دفتر سے ایک نوجوان سہکرمی سے گفتگ کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ سکون کا کیا مطلب ہے
تمہارے لیے تو اس میں جواب دیا سر جب ویکینڈ پر وائی فائی کی اسپیڈ تیز آ رہی ہے اور آ رہی ہوں تو میں وہاں سن رہ گیا بھائی
جی جی جی بھائی جان ا سبان اللہ کیا معیار ہے آج ہی آج کی کھینچ کا یعنی روحانی سکون کا تعلق جب اب انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے سگنلس سے طے ہونے لگا ہے اور خیر اسے تیزی کا ایک نقصان یہ بھی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنوں کے جذبات کو سمجھنے کا وقت نہیں نکال پاتے
بالکل بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے اسی وجہ سے ڈپریشن اور مایوسی جیسی بیماری ہو عام ہو گئی ہے پرانے زمانے میں جب کوئی پریشان ہوتا تھا تو وہ چار دوستوں کے بیچ آ کر بیٹھتا بیٹھ جاتا تھا اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا تھا اب لوگ ہزاروں فالوورس کے بیچ بیچ ہی خود خود کو تنہا تنہا اکیلا پاتے ہیں
جی جی جی بھائی جان دل کو چو لینے والی بات کہی ہے آپ نے اس تنہائی کا علاج صرف اور صرف محبت اور احساس ہے اگر ہم روز کسی ایک اداس چہرے پر مسکراہٹ لا سکیں تو سمجھو زندگی کا حق ادا ہو گیا ویسے ہی ہے سنجی د ا باتوں کے بیچ تمہاری حل ہے ایک کھانا اہلے خانہ کا ذکر تو رہ ہی گیا اور بھائی بھابھی اور بچے کیسے ہیں
ہ بھائییاام خوب خوب بڑھیا ہیں بھاابھی اور بچے آپ کے ہاں بائی جان بڑیا م تو بہت عمدہ تجویز ہے مجھے مجھے تمہارا یہ نوتا سر سیکار ہے بیگم بھی سنکر بہت محسوس محسوس ہوگی چلو اب مجھے اجازت دو شام ڈلنے کو ہے اور گؤور پہنچنے میں ٹریفک ریفک کا سامنا بھی کرنا پڑے گا
جی بھائی جان تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کے ساتھ بات کر کے بھائی جانا میں بہت اچھا لگا اور ملتے ہیں پھر کبھی
بھائیان السلام علیکم بھائیان انشاء اللہ سب خیریت رہے
جی جی خدا حافظ